ولیکم وعلیکم السلام السل السلام علیکم آپ ٹھیک ہاں اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیکو
ہاں بس ٹھیک ہے کرے تھے
بس ایسے ہی بیٹھ رہی تھی چائے پی رہی تھی اب چائے ختم کی تو آپ
اچھا ٹھیک
میں بھی بس چپ چاپ بیٹھ تھی تھی
ہاں خاموشی بھی تو بہت ایک بڑی طاقت ہے اور ایک صفت بھی ہے
صحی بات ہے
ہاں خاموشی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی شخصیت کو با وقار اور پر اسرار پر اثر بناتی ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بولنا ذہانتی علامت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مناسب وقت پر خاموش رہنا بھی ایک بڑی حکمت ہے
صحیح بات ہے خاموشی بظاہر کمزور نظر آتی ہے مگر حقیقت میں یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ہر مسئلے کا حل بولنے میں میں نہیں بلکہ بعض اوقات خاموش رہنے میں ہوتا ہے کیونکہ خاموش انسان کو سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کا موقع کا دیتی ہے
صحیح بات ہے خاموش انسان کو ا بہتر فیصلے لینے پر بھی آمادہ کرتی ہے
صحیح بات ہے خاموشی میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ اکثر پھر گناہوں میں جاتے ہیں گیبت میں چلے جاتے ہیں چگل خوری کرتے ہیں لیکن جو انسان خاموش رہتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے مطلب ایک کامیابی رکھتا ہے خاموش رہنا بھی ایک کامیابی ہے ایک قسم کی کیونکہ لوگ جو ہے بہت سارے گناہوں سے بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں
بالکل صحی بات ہے خاموشی ایک اہمیت ا خاموشی کی اہمیت یہ بھی ہے کہ خاموش انسان کو فضل باتوں جگڑوں اور غلط فہمیوں سے بچاتی ہے جو شخص کم بولتا ہے وہ دوسروں کی بات زیادہ سے زیادہ ور سے سنتا ہے اور بہتر انداز میں سمجھتا ہے خاموشی انسان کے حساب بر برد اور اچھے اخلاق کی نشانی ہے
صحیح بات ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے الفاظ اکثر رشتے خراب کر دیتے ہیں ایسے وقت میں خاموشی اختیار کرنا عقل بندی کی نشانی ہے کیونکہ خاموش رہ کر انسان بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے خاموشی دل کو سکون دیتی ہے اور ذہن کو بھی صاف ترفتی ہے خاموشی عبادت میں بھی آ
ذاتی زندگی میں بھی خاموشی کا بہت کردار بہت اچھا کردار ہے روزمرہ زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جہاں خاموش رہنا ہی بہتر حال ہوتا ہے غصے کی حالت میں اگر انسان خاموش کرے تو بڑے سے بڑا تنازعہ ا بھی ختم ہو سکتا ہے
آپ کی بات بالکل صحیح ہے کیونکہ جو انسان خاموش رہتے ہیں وہ بہت بڑی تنازع یا جگڑوں سے بچ سکتا ہے کیونکہ خ وشی سے خاموشی انسان جو رہتا ہے وہ ہر ایک کو پسند آتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ لوگ پھر زیادہ باتیں نہیں کرتے فضول باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ نہیں بولتا تو اس کے سامنے وہ زیادہ مذاق وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں
بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ آپ کا کہنا بہت اچھا ہے غصے کی حالت میں بھی اگر انسان خاموش کی تیاری کرے تو بڑے سے بڑا تنازع بھی ختم ہو سکتا ہے اسی طرح خاموش انسان کو خاموشی انسان کو اپنے جذبات پر قابو رکھ اور سوچ سمجھدار کی بات کرنے کی عادت سکھاتی ہے
صحیح بات ہے خاموشی عبادت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے خاموش ماحول میں دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور انسان خود کا محاسبہ کر سک ہے خاموشی ہمیں اب اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے
صحیح بات ہے تعلیم اور کامیابی میں خاموشی کی کے لیے خاموشی بہت اہم ہے کیونکہ پرسکن ماحول میں توجہ زیادہ ہوتی ہے خاموش ذہن بہتر انداز میں علم حاصل کرتا ہے اور مسائل کو آسانی سے حل کر سکتا ہے کامیاب لوگ بھی بولنے سے پہلے سوچ کی عادت رکھتے ہیں جو ان کی کامیابی کا ایک اہم راز ہے
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خاموش ہر خاموشی ہر جگہ درست نہیں ہوتی جہاں حق کی بات کرنی ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہو وہاں خاموشی کمزوری بن جاتی ہے اس لیے ہمیں سمجھداری سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں پہ خاموش رہنا چاہیے اور کہاں پہ ہمیں بولنا
بالکل صحی بات ہے آ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے دانائی اور برداشت کی علامت ہے جو شخص صحیح وقت پر خاموش رہنے کا ہنر چاہتا ہے وہ اپنی زندگی کو زیادہ پرسکون
صحی بات ہے اگر ہم دیکھیں گے خاموشی کے بہت سارے فائدے ہیں غے پر قابو پانے میں ہمیں خ مش مدد دیتی ہے خاموشی انسان کو غلط بات کہنے سے بچات د ت ہے ذہنی سکون بھی ملتا ہے کیونکہ جب انسان کو پھر پتا چلتا ہے کہ میں نے غصے میں کوئی غلط بات نہیں کی تو انسان انسان کے دل کو سکون ملتا ہے ورنا اگر غصے میں کی ہوئی بات ہم کرتے ہیں کچ پھر ہمیں کتنا پچھتاوا ہوتا کیا آپ نے یہ بات کی ہی کیوں
صحی بات ہے لیکن آپ کا کہنا بھی یہ صحیح ہے کہ خاموش وہاں رہنا چاہیے جہاں صحیح ہو جہاں ظلم ہوتا ہو یا نا انصافی ہوتی ہو وہاں آواز اٹھانی چاہیے
صحی بات ہے
یا ایک طالب علم کو اپنے کلاس روم میں خاموش نہیں رہنا چاہیے اس کو ہر کسی چیز میں یہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے وہ جو ٹیچر سوال پوچھے اس کا جواب دینا چاہیے خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہم ان ذمہ داریوں سے بھی پیچھے ہٹے جہاں بات کرنی چاہیے وہاں کرنی ہوتی ہے لیکن جہاں ہمیں بالکل بالکل
ش خاموشی سے رشتے جو ہے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ اگر ہم زیادہ نہیں بولیں گے اچھی س سمجھداری سے بات کریں گے زیادہ فضول باتیں نہیں کریں گے تو رشتے جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ جو انسان زیادہ بولتے اس کے منہ سے کچھ غلط بات نکال ہی جاتی ہے
ہاں ہاں
رشت میں بھی در آ رہ
درار پڑ جاتی ہے بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم فضول گپتگو بحسبت تقرار اور دوسروں کی برائی سے بچے جہاں بولنا ضروری ہو وہاں سچ ادب اور نرمی کے ساتھ بات کرے اور جہاں خاموش رہنا بہتر ہو وہاں خاموشی اختیار کرے اس عادت سے نہ صرف ہماری شخصیت نکلتی ہے بلکہ ہمارا ہمارے تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں
صحیح بات ہے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نہ جاات پائی یعنی ہمارے اسلام میں بھی خاموشی کو بہت اہمیت دی گئی ہے یہ نہیں کہ ہمیں ہر وقت بولنا چاہیے بولنا چاہیے کیونک عورتوں میں اکثر ہی زیادہ پایا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ اگر ہم زیادہ باتیں جہاں پہ دو عورتیں ملتی ہے باتیں شروع کرتے ہیں پھر وہ گی وت کرتے ہیں جگل ان کو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم کیا
ہم کیا کیا بولتے ہیں بالکل
طرح اگر ہم یہ دماغ میں رکھیں گے کہ ہمیں زیادہ نہیں بولنا ہے ہم مطلب اپنے وہاں سے بھی جلدی نکلنے کی کوشش کریں گے اگر کسی سے ملے تو ہم بہت سارے گناہوں بڑے گناہوں سے بچ سکتے کیونک یہ گھی بچو گل خوری یہ بڑے گنا
تو صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ ہم آخر میں کہہ سکتے ہیں کہ خاموشی ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو عزت وقار ذہنی سکون میں اور کامیابی عطا کرتی ہے لیکن یہ ہر کسی کسی کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ویسی بھی عورتیں ہے ویسے بھی لوگ ہے اگر کہیں پہ کوئی مطلب کسی کی کوئی گزر چکا ہوتا ہے تو اب امایت وہی پہ ہوتی ہے اور لوگ اتنا بکواس کرتے ہیں اتنی باتیں ہے پھر انہیں اوپر پھر انہیں کھڑا ہونا پڑتا ہے کسی ایک کو انہیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہاں میت ہے یہاں یہاں پہ موت کسی کی واں کا ہوئی ہے
اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں جب میرے فوفا جی کی گزر گئے تو تب وہاں پہ برابر ایسا ہی ہوا جب ان کو تیسرا دن تھا وہاں پہ لوگ بہت تھے عورتیں جو ہیں وہ اتنی باتیں کرنے لگے اتنی باتیں کہ میریی فوفیری بہن کو پھر اس نے روتے روتے وہ کھڑی ہو گئی نے اتنا چلایا اس نے بولا یہاں پہ کسی کی شادی ہو رہی ہے آپ اتنی بات جیسے لوگ دعوت پہ آئے تھے
وہی نہا وہی وہی وہی یہاں پہ پاس مے کیا کچھ ٹائم پہلے یہاں ایک آدمی کی موت ہوئی وہ بزرگ ہی تھا وہ وہی تھا آپ کہتے ہو آپ کے پوفا جو یہ پوفا تھا وہ تیسرا دن تھا اس کا نہیں ان کی میت وہی پہ تھی اننہوں نے بعاتیں کرنا اسٹارٹ کرنی کر لی تھی پھر وہ وہاں سے ایک عورت اٹھی تھی انہوں نے ان کو بہت ڈانٹا تھا بولا ہمارے سامنے میت ہے ہاں بالکل انہوں نے یہی کہا تھا کہ عورتیں اسی لیے جہنم میں زیادہ جائیں گی ہمیں کچھ آگے پیچھے دکھتا ہی نہیں ہے میت ہمارے سامنے ہے اور آپ لوگ یہاں پے اپنی باتیں کرتے ہو سونے کی باتیں کرتے ہیں کس میں زیادہ چڑھا ہے کیا ہوا ہے جس کو لانا ہوگا وہ وہ وہاں میں یہی باتیں کرتی تھی اور یہ کتنا غلط ہے
یہی ہے نا عقللمندی کی نشانی تو خاموش رہنا ہی ہے کس مقام پہ خاموش رہنا کہاں پہ نہیں یہ سب آج کل کے لوگوں میں ہے ہی نہیں
صحیح بات ہے اگر ہم اپنی زندگی گی میں مناسب خاموشی صبر اور غور و فکر کو اپنا لے تو ہم ایک بہتر اچھے بہتر انسان اچھے طالب علم اور ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں واقعی بعض اوقات خاموشی وہ سبق سکھا دیتی ہے جو ہزاروں الفاظ میں بھی نہیں سکھا سکھا سیکھا ہوگا ہم نے
صحیح بات ہے اگر ہم خاموش رہیں گے ہم بہت ساری غلطیوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ بولنا جو ہے وہ شیطان کی علامت ہوتی ہے جو زیادہ بات زیادہ باتیں کرتا ہے اس کو پھر پتا نہیں ہوتا میں کہاں پہنچ گا باتو ہی باتو میں وہ پھر ایسی بات کر دیتا ہے جس سے پھر کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ نہ بولے اور اگر بولے بھی تو سمجھداری کی بات بولے اس سے ہمیں عزت بھی ملے گی ہم گناہو سے بھی بچیں گے اور ہم ہر موقع پر کامیاب جائیں گے
انشاء اللہ ہم بھی اس بات پر اب عمل کریں گے
انشاء اللہ چلو اللہ حافظ